ہلو ہاں بھائی آواز نہیں آ رہی
ہلو ہاں آرہی ہیے آواز کیا حال ہے بھائی آپ کیسے ہیں
السلام علیکم ررحم
بقس آپ
ہاں جی سب کہ رہے ہے تراقے سب کے رہے
سب بڑھیا
جی
جی
بس نہیںائ تو
جی بولیں کیسے ہیں آپ
ہاں جی ہم کھیلے تھے آپ بتائیے آپ کے یہ ہم نے اپ کو سب کھیلیا
جی بالکل ہم سب ٹھیک ہے آپت آپ کے گھر میں سب ٹھیک
ہاں آ ج ہی ہمارے یہاں پر بھی سب کہہ رہی ہم
تو کس بات پہ آج ہم بات کرنا چاہیں گے
وہ رہے پاسٹ فورٹ وغیرہ
اچھا جی ٹھیک ہے فاسٹ فوڈ پہ ہم بات کرتے ہیں بالکل تو کیا آپ کے کیا آپ کی رائے ہے فاسٹ فوڈ کے متعلق
بھائی میری رائے یہ ہے کہ ہمیں پ کا زیادہ ہو سکے ہمیں پانچ فول سے دور رہنا چاہیے
بالکل
بک م جدنا اتنی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے کچئی فائدہ تو ہوتا نہیں
بالکل
جیسے کہ ہم ل گڑ کا گانا گانیں دودھ ت ک وغیرہ چارچ وغیرہ جس سے کیا ہے ہمارا شریر بالکل سوستھ رہتا ہے
بالکل
جیسے کہ ہم جانے ہیں فاسٹ فوڈ وغیرہ کھانے کے لیے تو کبھی کے وغیر میں جات ہیں موموز کے اں چائے میں کچھ بھی لے لو تو تلی ہوئی چیز ہوتی ہے نا وہ
جی
ان سے کیا ہے کہ جا کے پاس گئے دروازے کے پاس جو کڑھائی وغیرہ ہوتی ہے تونی گندگی ہوتی ہے
جی بالکل
پور کال کالے
تو میں بھی آپ کو تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں فاسٹ فوڈ کے فاسٹ فوڈ سے جو میری رائے ہے میں آپ کو اپنی رائے بتا دیتا ہوں تو اب ضرور سنے تو سب سے پہلی بات فاش مراد وہ آپ کو بھی پت ہے مجھے بھی پتا ہے وہ کھانا ہے جو بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اور فورا کھایا جا سکتا ہے ان میں سے فاسٹ فوڈ میں سے جیسے برگر آتا ہے پیزا آتا ہے فرائز آتی ہے اور کولڈ ڈرنک اس کی سب سے مشہور مثالیں ہیں آج کل کی جو تیز رفتار
نا جو بول نا جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ وہ ایک طرح کا میٹا جہر ہوتا ہے کیونکہ
بالکل بالکل چینی میٹھا زہرا بالکل
جی اور ویسے بھی جو جو پاسٹ فوڈ وغیرہ جو سڑک کے کنارے تیار کرتی ہیں وہ وہاں پر دھول وغیرہ بڑتی ہے اور بیکٹیریا وغیرہ پھیلتی ہے
مچیوں کی کڑھائی وغیرہ تو اتنی گندی ہوتی ہے پوری آئلنگ جو لگتا ہے اس میں ایک تو اس کبھی صفائی وغیرہ کی نہیں ہے اور اسی میں ول وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں اور دیکھنا وہ پوری کال ہوتی کانی دکھتی ہے
بالکل تو کیا ہے نا کہ آج کل کی تیز زندگی میں لوگ ٹائم بچانے کے لیے فاسٹ فوڈ کا سہارا لیتے ہیں اس کے دو اس سے کچھ اس کے کچھ فائدے ضرور ہیں جیسے کہ وقت کی بچت اگر کوئی لوگ کوئی کچھ کوئی آدمی آفس جاتا ہے کالج جاتا ہے یا سف کے دورانی ہی جلدی مل جاتا ہے اور آسانی سے مل جاتی ہر ریسٹورینٹ میں مل جاتا ہے اور ڈیلیوری کی سہولیت بھی موجود ہے فاسٹ فوڈ کے لیے اور اس کو اس کا جو ذائقہ ہے وہ بچوں اور نوجوانوں کو بہت پسند آتا ہے آج کل اور ویرائٹی اس میں بہت قسم کی بہت قسم کا کھانا ایک ہی جگہ پہ مل جاتا ہے تو یہ کچھ فائدے ضرور ہے اس کے لیکن جو اس کے نقصانات وہ اس کے فائدوں سے بہت زیادہ بالکل بالکل بالکل تو سب سے پہلے ہی اس کا
جو فاسٹ فوڈ کا لوگ زیادہ سیون کرتی ہے تو موٹا پا آتا ہے تو اس سے بس ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں کئی کئی لوگ تو اتنے موٹے ہو جاتے ہیں ان کو چلنے میں دقت آتی ہے اس میںری یہ اندر بہت ساریے بیماری نکلے کبھی کبھی تو ہم نے ویڈیو والے بھی دیکھے ہو جوک چاؤمین وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں نا لوگ اس سے کیا ہے کہ کبھی آپریشن وغیرہ ہوتا ہے تو ان کے پیٹ کے اندر سے چین وغیرہ نکلتی ہے
بالکل بالکل موٹاپا آ جاتا ہے دل کے امراض ہو جاتے ہیں اور ڈائبٹیز سے خطرہ بڑھ جاتا ہے ہے فاسٹ فوڈ کھانے سے
اور اٹیک کی سمبانا زیادہ رہتی ہے
بالکل بالکل اور اگر کوئی انسان کوئی بچہ کوئی بیٹی کوئی بہن کوئی بھائی روزانہ کان کھا روزانہ گھر کا کھانا نہیں کھاتے ہیں وہ باہر کا ہی کھاتے ہیں یہ فاشٹ چڑ کھے تو سے پیسوں کا بھی نقصان ہو جاتا ہے پیسے بھی ضائع ہو جاتے کیونکہ یہ بہت مہنگا پڑتا ہے ہاں
ہاں بھائی بالکل آپ نے صحی ویسے ہی وہی دیکھا جائے نا جو پہلے کے بڑے بزرگ لوگ تھے نا وہ کیا ہے تھا پہلے پاسٹور وغیرہ تو نہیں ہوا کرتے تھے وہ گار کے گھر کا گانا کانا ہی پسند کرتے تھے
کیونکہ وہ گھر کا کھانا آپ نے دیکھا وہ پورا ہیلی ہوتا ہے ک یہ وغیرہ ہوتا ہے تو بالکل صحیح ہوتا ہے سھ ہوتا ہے اور اپنے حساب سے صفائی کا بھی دھیان رکھتے تھے ان کے شریر کو دیکھنا پہلے یہ بتاتے تھے کہ پدن کام وغیرہ کرتے رہتے تھے پھر بھی وہ تھکتے نہیں تھے آپ کیا ہے کہ لوگ اور ہم ایسے یہ نہیں بول رہ کہ یہاں سے یہ کرنا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے
بالکل بالکل بہت صحیح بات بتائی آپ نے اور آج کلا جو دیکھا جاتا ہے جو آج کل کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان میں بہت بری عادت لگ چکی ہے فاسٹ فوڈ کی ان کو وہ کچھ بھی نہیں کھائیں گے وہ کھائیں گے برگر وہ کچھ بھی نہیں کھائیں گے وہ مومو کھائیں گے جی
نے ڈالی جو ہمارے امی ابو ہوتے ہیں نا وہ کیائ گے ان کے کے سامنے لاتے ہیں وہ خود کاتے ہیں تو بچے کیوں نہیں کیں گے کیونکہ آپ کو کھانا ہے تو پھل وغیرہ کھائیں ایسی چیز لائےیں گھر میں جس سے کہ انہیں دکھیں وہ لگوات ہے کہ جب تک گھومنے جانے کی گھومنے جا رہے ہ تو تو چل جاتا ہے کبھی کبھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو سموسے وغیرہ ہوتے ہیں نا بھائی
ا ہ ہ
اور تو اس میں کیا ہے جو چٹنی وغیرہ بری رہی تھی آلو پتہ نہیں وہ سڑے گلے آلو ڈال کیسے ڈالتے ہیں
جی
تو کھانے کے بعد جو سبزی وغیرہ ہوتی ہے اس میں دیکھنا جب کھانے کے بعد آؤں سے واپس مٹم ر د پیٹ میں جلن مچاتے ہیں کبھی کبھی تو ڈائلیریا ویرہ پیٹ میں درد بھی ہونے لگتا ہے
بالکل بالکل تو کیا ہے نا کہ ہمیں سب سے پہلے ابھی بڑوں کو چھوڑ کے سب سے پہلے جو بچے ہیں کیونکہ بچے جلدی بیمار پڑ جاتے ہیں تو بچوں پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے جتنا ہو سکے
کیا ہے کیا آج ہمارے امی ابو تو جو جتنے فاسٹ فوڈ سے دور رہیں گے اس سے تو نہیں بچے دور رہیں گے وہ کیا آئیں گے جو ہمیں ا ابو شام صبح شام دودھ پلائیں تو وہ اچھا رہتا ہے اچھے کے لیے
کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں ڈرائی فروٹس وغیرہ کھلانے سے گ ہے سوستھ رہے گا اور سے بھی پل وغیرہ ایسی چیزیں کھلانے سے شریر کافی اچھا ہے اور بہت ہی اچھا رہتا ہے
بالکل تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے جتنا ہو سکے اتنا بچوں کو دور رکھے اس گندی چیز سے اور ضرور ہے کہ کبھی کبھار ہفتے میں ایک مہینے میں کبھی کبھی کیا کرنا چاہے تو کبھی کھا لینا چاہیے تو بالکل بالکل اور اب اگر
کرنے سے یہ ہوتا ہے
جی
کیونکہ ویسا دیکا جائے جیادہ سیون کریں گے تب ہوگا نہیں کبھی کبھی کھانے سے کچھ نہیں ہوتا کسی چیز کی پیسے بھی تو بولتے ہیں اگر ہم لمٹ میں رہیں وہ تو اچھا رہتا ہے جب ہم لمٹ کراس کرتے ہیں کھانے کی تو وہ تو وائی ویسے بھی بیمار ہو جاتے ہیں
بالکل بالکل تو مجھے نہ لگتا ہے کہ اب اگر دیکھو کوئی کیا کرتا ہے کہ ا کسی کو بہت زیادہ عادت لگ چکی ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اس سب سے چھٹکارا پانا تو اس کو کیا کرنا چاہیے گرمی بائ گرمی مختلف نعمتیں بنیں مختلف چیزیں بنیں گھر میں بھی بنا سکتا ہے کیونکہ جو گھر میں چیزیں بنائیں گے تو بڑھیا بنے گی
جو دوست وغیرہ آتے ہیں نا ان سے یہ بول دیا نہیں کہ بھائی چلو ہم روم پر کچھ بنائیں گے تو کیا سا رہتے وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ تو سالا کنجوس ہے اور اس بجتی وغیرہ بھی کر دیتے ہیں
وہ بات بھی ہے وہ بات بھی آپ نے صحیح فرمائی لیکن ضروری ہے کہ کہ اگر آپ کے دوست ہوں گے وہ بھی سمجھدار ضرور ہوں گے تو ان کو بھی سمجھ سمجھانا چاہیے تو کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت بہت خطرناک چیز ہے بہت گھاتک چیز ہے فاسٹ فوڈ وغیرہ
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا ویسے بھی بھائی دھا جائے نا تو ہمیں زیادہ سے زیادہ گھر کا گانا گانا چاہیے اس سے کیا ہے کہ اس سے کسی بھی پرک کی کوئی بیاری بیماری میں ڈال سبزی ہری سبزیاں وغیرہ کھانی چاہیے جس سے کیا ہے ہمارا شریر سوستھ رہے گا ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ تعالی سے یہی داتی ہیں کی پھر آپ سے دواراا ہو خ آپ بائی
بالکل بالکل مجھے بھی آپ سے بات کریے بہت اچھا لگا ان شاء اللہ پھر کبھی بات ہوگی
کوودا پسوائیے
خدا حافظ